السلام علیکم آپ کو میری آواز اچھے سے آ رہی ہے
ابھی آ رہی ہیں پھر پتہ نہیں بیچ میں اس کو ہوتا ہے پھر سے وہی بولو
آپ ٹھیک ہو گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں اچھے سے شکر اللہ ت آپ سناؤ آپ ٹھیک ہو گھر میں سب ٹھیک ہے
اےو
کچھ نہیں بس بیٹھی ہیں
چائے پی
چائے ہی پی رہے تھے اب ختم کی تو اب بیٹھی مجھے لگا آپ سے بات ہی کروں تھوڑی دیر
ہاں اچھا کیا میں نے بھی ایسا ہی سوچا
پھر کیا کیا آپ نے بنایا سالن وغیرہ
ہاں ہاں میں نے بنایا
کیا بنایا پھر آج
ٹماٹر کی چٹنی اور اس کے ساتھ تو نا ڈالا پاپا نے لائے تھے انڈے بولا اس کے ساتھ وہ بناتے ہیں نا وہ آملیٹ
ہاں ہاں ٹماٹر کے ساتھ
ڈالے اس کو ہاں ہاں
چلو اچھا کیا ہے
ہاں اپپ نے کیا پا گیاج
ہم نے بنایا آج ساگ
اچھا
اور دال میں سے تھوڑا سا تھاا
م دال کتنی گندی لگ تی ہے
کیوں
پتا نہیں مجھے جیسے دال یا جب گھر پہ ہوتی یہ داس ٹرمک فل ہو جاتا ہے سن کے ہی
اچھا
آپ کو پتہ ہے میں بہت غریب ہو گئی میں آپ کی بہت قرض دار ہوں
اور کیا پت ہے کسم سے مطلب مارکیٹ جانا نا آسان نہیں ہوتا
ہاں سچ ہے
اللہ ح قس سب مطلب وہاں جانا نا ایسے ہی نہیں پڑتا ہے کتنا مشکل ہوتا ہے
آج آپ نے پھر کیا لاائے صرف سوٹ لائے
اور کیا سوٹ لائے اور پتا ہے کتنے دیکھا نا آپ نے کتنے مطلب ایک دو نہیں یہ دو تین چار پانچ چھ
سمجارنے ہیں سوٹ کو مجھے سمجھ نہیں آتا آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو تو شادی کے ہوں گے نا ابھی بھی
ہاں ہے لیکن کاٹن مت رہتا ہے باقی سوٹ تو ہے لیکن خالی کاٹن لگتا ہے مجھے لگتا ہے باقی الگ ہی قسم مطلب باقی جو بھی برائڈ ہے نا مجھے لگتا
نہیں میں برائڈ کا نہیں بولتی ہوں میں برائڈ کا نہیں بولتی ہوں آپ انیں کوٹن تھے
میں نے نہیں اتنے لائے تھے کاٹن جتنے میں نے لائے تھے وہ ختم ہو گئے
اچھا ٹھیک
ہاں
نہیں کاٹن لانے میں تو زیادہ کاٹن ہی لا رہی ہوں میں نے نہیں اتنے مطلب وہ لائے پارٹی ویئر میں نے زیادہ یہی کاٹن واٹن ہی لا رہی ہ
اچھا کیا اچھا یہی ہے لیکن
پاگل ہوتا ہے انسان مجھے آپ کو دینے ہے ٹوینٹی فائیو ہنڈریڈ مجھے سنار کو دینے ہے تین ہزار میں سوچ رہی ہوں میں جاؤں گی کل سے جم وہاں برنے ہے دو ہزار یہاں سے میری کمیٹی ہے ب نہیں اس میں دو ہزار ہلا میں کیا کروں گی
پتا ہے میں سوچ رہی تھی میں کروں گی کام میں کروں گی کام جو تو مجھے دو گی نا پچیس سو اس میں سے میں میں نے کل بیٹی کا ہزار لا لیا تھا اس میں جو میں نے اس کو دیا وہ اس کو بپ وپس ڈالو اور جو ہزار ہے وہ اس کو اور د دوں گی ایک ہزار
اچھا
اورو پہ کم سے کم جو پانچ سو ہے وہ میں نے آج بھی لیا قرضہ تو وہ اسی میں ڈال
ہاں دیکھو نا مجھے ایک کمیٹی کو مجھے دینے ہیں دو ہزار ٹھیک مجھے آ وہاں سے سنار ک د نہیں تین ہزار ہو گیا مجھے جم کو بار کرنے ہیں دو ہزار کتنا ہو گیا
اور کیا کسب سے سمجھ ہی نہیں آ رہا رہ ہے کہ کیا کرے کیا نہیں
سچ میں سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے ان انسان والا مجھے نکلے گی نا اب یہاں سے کمیمی ٹی وی
ہاں وہ کتنا ہے
وہی وہ بیس ہزار ہے پت ہے میں سوچ رہی تھی ہم کیوں نہیں کر رہے ہیں ابھی گھر میں اب پت کرتے تھے وہ دن میں بھی بیس بیس اس میں بھی نکلتا تھا ہمیں
ہاں اور کیا وہ تو اچھا تھا
ہم سنی نہیں کرتے
ہتاا رہے
اب کرو ن شروع
تو ٹھیک ہے کرتے
دیکھو آپ کتنے ہو گھر کے بھائیوں کو بھی رکھو وہ بھی دیں گے
اب دیکھیں گے وہ دیں گے یا نہیں ان کا کہاں پتہ ہے
دیکھو ذرا مجھے بولو اگر س سات کا کتنا ہو جائے گا اگر ہم دن میں بیس بیس رکھیں گے ا مہینہ یا پندرہ دن کےے بعد آپ لوگ آٹھ ہو
اگر دن میں بیس بیس رکھیں گے ٹوٹل ہم آٹھ ہے نا
اچھا
اگر ہم دن میں بی ایس بیس رکھیں گے تو ہوا ایٹی ایٹی ون سکسٹی دن کا ون سکسٹی کرو مت کا کتنا ہو رہا ہے
ون سکسٹی اس کو انٹو کرنا ہے نا تھرٹی
ہاں
چار ہزار آٹھ سو
وہ پانچ ہزار تک یہ تو اچھا ہے ہاں لیکن یہ سر آٹھ ایک مہینے پہ ہے
ہاں وہ مستا بھی ہے آپ لوگ کتنا کتنا نکال سکتے ہو دن میں
یہ بیس بیس تو ٹھیک ہی ہے
ہاں پچاس پچاس مت نکال سکتے ہو آپ
نہیں کیسے
وہ مسئلہ ہے نا
ہوں
کیا کرے انسان اللہ کی قسم پریشان ہو جاتا ہے
اور کیا
اور سناو
شکر آپ سناؤ
بس
اچھا مجھے بولو جو میں نے ابھی دکھایا نا وہاں پر
ہاں
وہ لینا ہے
وہ کتنے کا ہے
فائیو ہنڈریڈ
نہیں نہیں ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں
نہیں اس نے مجھے بولا ہے کہ میں اس کا سائز دوں گا لیکن اس کو یہ مجھے لانا ہے بڑا ہی مجھے لگا یہ والا آپ ہی لو گے تو پھر میں دوسرا ہی لاؤں گی
نہیں نہیں مجھے پیسے نہیں ہے ابھی اور میں نے اب پیسوں کی وجہ سے جم نا ایک دو دن کے لیے ڈیلے کیا میں جاؤں گی منڈے سے مجھے جانا تھا کل سے مجھے فرینڈ بول رہی ہے نہیں کل سے ہی جائیں گے کل سے فرسٹ ہے لیکن وہاں برنے پڑتے ہیں نا مطلب پہلے ہی دن پیسے مجھے ہے ہی نہیں اس لیے میں نے اب سوچا اب میں جاؤں گی منڈے سے
ہم کون سے بولے چ جانا
جہاں میں جاتی ہوں
اچھا جہاں پہلے جاتے تھے یا جہاں ابھی جاتی تھی جی
جہاں ابھی جاتی تھی مجھے ویڑ گ ہوا ہے نا بہت زیادہ
ہاں تو ہو ہے
آپ کو پتہ ہے میرا تھا نا وہ اچھا سا پاکستانی سوٹ جو میں نے سلایا ایک تو جو میں نے تیلے والا سلایا اور پاکستانی وہ پاکستانی مجاج ٹائٹ ہوا ہے وہ میں نے مت کبھی لگایا ہے
نہیں
مجھے ٹائٹ ہوا ہے
ہ ہ
ورنہ کیا چیسٹ کے پاس اسی لیے نا میں مطلب یہ سال مطلب میں اب کروں گی مطلب خود پہ کنٹرول اصل میں یہ جو بیچ میں ونٹر آتا ہے نا اس کی وجہ سے مجھے سارے مسئلے ہوتے ہیں ونٹر میں نہیں ہوتا ہے انسان سے کنٹرول
آ
اور آپ سنا
بس مجھے تو لگ رہا ہے آج میں کیوں گئی ہی وہاں سے اتنا مطلب کیا کیا لائق کیا کہہ رہا ہے پریشان ہو گئی میں
طور
ہم گئے تھے یہاں سے میری بہن اور میں
اچھا
ہم جاتے میری بیٹی اور چھوٹی بہن بھی لیکن میری بیٹی کو نیند پڑی تھی
اچھا
چھوٹی بہنیں آواز آ بھی ہوا تم لوگ جا میں اس کو یہی پہ پکڑتی ہوں وہ خود بیمار تھی اصل میں پھر ہم گئے وہ دوسر والی بہن اور میں اور وہاں سے آئی تھی میری
اچھا ٹھیک وہ جو ڈل گیٹ کی دو ہے
ہاں ہاں
اچھا وہ دونوں آئی تھی انہوں نے کیا لایا پھر
مہن نے کچھ نہیں لایا انہوں نے کل لایا تھا خاتونو کے پاس ایک سوٹ وہ اس کو بالکل بھی اچھا نہیں لگا اس کو گھر میں سب نے بولا تھا کہ گڑیا جیسا ڈریس لایا ہے
اچھا
اس نے وہی واپس لیا تو وہاں سے لایا پاکستانی سوٹ
اچھا چلو پھر اچھا کیایا اس نے ایکسچینج بھی دیا اس کو
ہاں ایکسچینج دیا
چلو پھر اچھی بات ہے
ہاں اوکے
مجھب ابھی س چٹنائی لگی نیند
مجھے بھی
لیکن دن کا کچھ پتا ہی نہیں چلتا ہے چلو میں آپ کو کل کروں گی کال
چلو ٹھیک ہے
اوکے